علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت
ہاں الحمد للہ بڑھیا ہے
آج کا ہورا ہیں
کچھ نہیں بیٹھے ہیں پڑھا کے آئے ہیں بس بیٹھے ہیں
اور آگے کوئی کام وام ہے
ہاں آگے ابھی کام ہے ابھی کام کرنا ہے آٹا واٹا ساننا ہے برتن دھلنا ہے
ہاں کئی بجے آٹھ تو بج رہا ہے کئی بجے آٹا سن ہے کئی بجے برتن دھولا جی ہے اور
ٹھیک ہیں ابھی امی کریں گی ابھی امی تھوڑا بہت
ہوں
کیا
فون آ رہا ہے دوسرے کا
ہاں
اچھا اور سب بڑھیا ہے
ہاں ہم سب بڑھیا ہے ہم جا رہے ہیں کچن میں کھانا بنانے نماز پڑھا نماز پڑھ کے تلاوت کر کے اب جا رہے ہیں کھانا بنانے
اچھا بہت دیر کر دی کھانا بنانے میں ہاں نماز نہیں پڑھ رے
کچن میں آج دیش میں کیا بنی ہے
کیا بنائیں گے کھانے میں
وہی دال روٹی سبزی اور اسکے آگے کیا روز روز روز موبائل پڑھے گا نہیں بن بنا تھا ہمم دوپہر میں بن گئے ہیں
بریانی
سبزی نہیں دوپہر میں بننا تھا کلیجی بنی تھی سبزی بنی تھی اتنی دال بننی جا رہی ہے دال بنے گے
اچھا اور
ہاں اور کیا بتاے کھانا تو بننا ہے پڑتا ہے روز ایک تو دن فرصت نہیں ہے کھانے سے
چلی جایا کریے باہر گھوم ووم آیا کریے السلام علیکم
گھر سے مریض ہیں گھر پہ مریض ہے تو کھانا تو بنانا ہی پڑے گا
کے لیے گئی ہاں بس ابھی گئی وہی پانچ بجے ہاں عامر بھائی ٹھیک ہے
اور کس سے بات ہو رہی ہے
آنٹی ملی تھی وہی پوچھ ری تھی باہر
ا
ارے رہتی ہیں سامنے رہتی ہیں وہی پوچھ رہی تھی
ہوں
ہوں ہاں ہاں گجالی کی امی آپ جانتی ہے کیا
ہوں پھ ہم نہیں جائیں لیں گے
کیوں
جب آنٹی بیر بولا تو بتائیں جانتے نہیں آنٹی کو اونتے کو تو جانیں گے
اچھا اچھا
اور
اور سب بڑھیا ہے
ہوں ہوں
کہہ رہے کہیں گھوم آئی ہے بڑھیا ہم لوگ کو بھی گھما دیجے
ہاں ہاں چلیے پیسے ویسے ہیں کچھ کما وما کے رکھ کھایا کہ نہیں جائیں گے تبھی تو خرچہ اس میں ہوگا پیسے ہوں گے تبھی تو گھومنے میں پیسہ ہی تو لگتا ہے
ارے یار دو تھوڑے پیسے اپ دے دینا
ہاں ہ
گھومنے میں پیسہ زیادہ نہیں لگتا ہے ایک دگا دا
ہوں میرے پاس کہاں رکھا ہے پیسہ کھانے کھانے سے بچے وہی بہت ہے گھومنے بھر کا پیسہ نہیں ہے گھومنے بھر کا پیسہ بھی نہیں ہے کھا نہیں بھرکا ہے
اچھا
ہاں
اور نانی لوگ ٹھیک ہیں
ہاں ہاں نانی وال ٹھیک ہے نانی آنے والی ہے آئیں گے
آاری ہے کا بائی
اب دن نہیں پتا ہے دن تاریخ آئیں گی دو چار دن میں
ہاں
فون پہ بات ہوئی تھے کہہ رہے تھے آئیں گے بلانے کے لیے
اچھا اچھا اچھا آپ کو بلانے آئیں گی
ہوں کافی دن ہو گیا ہے اب جائیں گے گھومنے کے لیے
ہاں آپ جارہی
ہوں
کہاں
ہؤ پڑھا کے آ گئی
ہاں پڑھا کے آ گئے ہیں بتایا توتھا پڑھا کے آ گئے ہیں
ہاں
ہاں وا بارش ہم کو لگ رہا ہے ہوگی پھر سے
ہاں بارش کا تو نئی ہے ارش کا پھر سے اور گرمی تو نہیں اتنا برسہ ہے پھر بھی گرمی ہوتی ہی ہے
ہاں ارے ہے ہم نے آج صبح سے کپڑے دھونے تھے وہی پڑے تھے صبح سے بارش کے چکر میں بار بار اوپر ن یہ اوپر نیچے یہی کر رہے
آدھے کپڑے ابھی سوکھے بھی نہیں ہے
ہوں بارش میں تو یہی ہے وہ ڈالو پھرو تھا ڈالو پھر اٹھو ہاں گندی بدبو انے لگتی ہے
ہوں کپڑے بھی نہیں بچے تھے نا صحیح سے پہننے والے سب تو گندے پھو گئے تھے کے جب دھوی نا تو بھی دقت تھی کالج والے اس کی ڈریس بھی تھی
ہوں ہے جتنا نہ دھ لو روز تو کپڑا نکلتا ہی ہے
ہاں کپڑا تو نکلتا ہی ہے
ایک تو گرمی چل لہی ہیں گرمی میں تو اور جیادہ کپڑا گندا ہوتا ہے پنے سے پھر یہ گندا ہو جاتا ہے
ہاں گرمی گرمی بارش ہو رہی ہے سات ساتھ اتنی گرمی بھی پڑ رہی ہے اب تو چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی آنے لگے
ہاں کیڑے مچھڑ ایا اب پااکے بھی آئیں گی اب اڑنے والے کیڑے زمین والے کیڑے سب کیڑے بارشی میں تو آتے ہیں
ہا
اور
وہ سب بڑھیا ہے سوچ رہے ہیں کچھ کر لے کام وام لیکن من نہیں کر رہا ہے
تمہارے گھر پہ کھانا بننے لگا
نہیں بن رہا ہے ابھی ابھی ا بھی نہیں بن رہا ہے اب ابھی امی نماز پڑھ رہی تھی اب اٹھی ہیں ابھی ہم کو ڈانٹیں گی چلو کچھ
ہوں ا تو بنا کے رکھ دو جلدی امی کے سہارے کیوں رہو
ارے ہم ہم
بناؤگے تبھی تو سیکھو گی کھانا
آتا ہے بنانا کھانا بنانا کوئی مشکل کام تھوڑی نا ہے
ہمم تو ممی کا کئی سہارا دیکھتی ہو جلدی سے بنا کے رکھ دیا کرو ممی بولے بناؤ تبھی بناؤ گی
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بنا ہے گ اور دال وال کیا چڑھانی ہے دال وال بنانی ہے ابھی ابھی کہیں گے بنا رہی ہیں برتن پڑے برتن دھڑے گے
ہوں
ہاں آپ نے تو شرو کر دیا بنانا بڑھیا
ہاں کھانا ہی بنانا تو کام ہے اور کام تھا ہی نہیں اتنا کٹھن ہے
ہاں مسالے کی کنسلٹینسی اچھے سے پت ہو تو کھانا بھی بڑھیا بنتا ہے
ہم ہاں نہ کان نہا نہیں اچھا بناؤ گی بتتے ہی اچھا ہوکا وسے الٹا سیدھا بنا لو گی تو
کہیں نہیں بنے گا من لگا کے بناؤ تو کھانا بنے گا ارول جلور بناؤں گی تو نہیں بنے گا کانا دل سے بناؤ من لگا کے
تھیک ہوں من لگا کے صرف چکن بنا لیتے بس
ہاں چکن میں تو اور ٹائم لگتا ہے
چکن بنانا آسان ہے من لگا کے بناؤ ب
کھانا آسان ہے بنانا نہیں آسان بنا نہ
بنانا بھی اسان ہے سارے مسا لے بسا بسا ہو سب ک ا چکن بنانا تھا
مسالہ ایک اچھا رکھا منگاؤ چکن م بنا لو منگا لو مسالہ نہ اچھا ہو تو بیکار ہو
ہاں وہ بھی بات صحیح ہے آپ کی آواز تھوڑی ہنس رہی ہے دور ہیں کیا آپ
میں اب کچن میں آ گئی ہوں اب کچن میں آ گئی ہو تو جب بنا لوں گی تبھی نکلوں گی کچن سے
ہوں
ہم بار بار ک نکلتے بگتے نہیں ہیں
گھر پہ کون کون ہے
گھر میں فلحال کے لیے ہم ہیں گھر پہ ایک بیٹا ہے کہ طبیعت خراب ہے وہ لیٹا ہے آ اٹھتا ہے چل نہیں پاتا ہے
وں
ہوں
ٹھیک ہے پھر رکھ